ہلو ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم اللام
جی کیسے ہو مترما
بڑھیا ہے آپ اپنا بتائیے
جی جی ہم بھی بڑھیا ہے تو آج ہم کھ یہ ماحول کے بارے میں بات کریں گے
کس کے بارے میں
تو بھے محول اور جو ہمارا آاں جی جی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا
جی
جی تو اس کے بارے میں بات کریں گے تو
کون سا ٹاپک آپ نے بولا سر ابھی
ا تپ ج محول جی کیا ہوا
نہیں سر آپ ذہن کی روشنی اور کامیابی کا سفر اس پر بات کر سکتے ہیں
ہ جی جی بالکل بالکل جی جی بالکلات جی جی جٹیک اس پر بات کر لیتے ہیں تو نو جی بولیے کچھ بولیے اس
جی آپ
ہلو کیا ہوا
ہیلو
آ واجنی آاری
ہلو ہاں ہم جہن اور روشنی کی کامیابی کے سفر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں
جی جی جی تو بولیے کچھ بولیے
یعنی م تال مطالعہ ا بک بک ریڈنگ تو اس پہ آپ کچھ ٹاپ ک بتائیں گے
جی تو مطلب آج مطلب یہ ہے کہ آج ہمل ایسے نہایت اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو انسان کے ذہن کو روشنی اور اس کی شخصیت کو سمجیدہ بناتا ہے یعنی موطالا ایک ادوگ کی آرت
اوکے آج کے اس ڈیجیٹل آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں نوجوان نل اپنی پوری زندگی ریلس شارٹس اور سوشل میڈیا کی زد میں گزار رہی ہیں کتابوں سے ہمارا تعلقات بہت کمزور ہو گیا ہے
بالکل بالکل جی بالکل آپ صحیح صحیح فرما رہے ہیں بالکل درست آپ نے فرمایا ہے تو پہلے لوگ وقت مطلب خالی وقت میں کتابوں کے صفح پلٹا کرتے تھے مگر آج کے جو لوگ ہیں وہ اسرین کو انسٹال کرنے میں لگے ہوئے ہیں
بالکل بالکل یعنی لوگ معلومات تو سمیٹ رہے ہیں مگر اصل علم اور شور سے دور ہوتے جا رہے ہیں
جی بالکل بالکل محترمہ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو آج ہمیں اس موضع پر بات کرنے کی سخ سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں کتابوں مطلب کتابوں کا کوئی بھی رچی ج کو شوق کو مطلب دوبارہ جگا سکیں آج ہم اسی ٹاپک اور بات کریں گے میم
اوکے اوکے سب سے پہلے میں یہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک مطالعہ کے اصل معنی کیا ہے
جی تو میرے خیال میں مطالعہ صرف لفظوں کو جاں سے ادا کرنا نہیں ہے یہ ایک ادیب کے خیالات اس کے تجربات اور اس کی روح کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک نیا نام ہے میم
جی بالکل سبحان اللہ بہت عمدہ بات کہی آپ نے کتاب پڑھنا ایک ایسا تلسم ہے جو آپ کو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بنا کسی سفر کے پورا دنیا کی سیر کرا دیتا ہے اورسدی پرانے واقعات سے روب رو کراتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح محترمہ آپ فرما رہے ہیں یہ ایک خاموش استاد کی طرح ہوتا ہے جو مطلب ہمیں بنا کسی ڈانٹے پھٹکارے ہمیں زندگی کا جو سلیقہ ہے وہ سکھاتا ہے
بالکل بالکل آپ ہمیں یہ بتائیے کتاب پڑھنے کی عادت کیوں ضروری ہے
جی جی جی یعنی علم اور سعور میں اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا آپ تو مطلب ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے جو یہاں اسا انسان کے تعور کو بیدار کرتا ہے انٹرنیٹ آپ کو صحیح جانکاری د دے سکتا ہے مگر گہرائی سنجیدگی اور قیمت جو ہے وہ صرف کتابوں کی صوبت سے ہی حاصل ہوتی ہے نہ کہ کسی انٹر نٹ یاار اسور کر
یعنی صاحب ہے کی بات آپ نے بہت اچھا کہا انسان بھیڑ میں اپنی سمجھ کی وجہ سے
جی جی جی سو فیصدی بات صحی ہے س کی صحیح بات ہے
اور مجھے یہ بتائیے جذہنی سکون اور راحت میں کچھ
جی تو مطلب یہ ہے آج کل اس آپاداپی اور تنا بھری زندگی میں ہر شخص بے چینی کا شکار ہو رہا ہے ایسیے میں کتابیں ہماری جو ہے وہ کیا مدد کر سکتی ہیں
جی جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کتاب سے بہتر کوئی رفقات نہیں ہے فرحان جب آپ ا اچھی کتاب زیر اے اثر ہوتے ہیں تو دنیا کی فکر فکرے پیچھے چھوٹ جاتی ہے یہ جہن کو بے انتہا سکون اور راحت بخشتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل تو جب مطلب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب کچھ اسکرین پر پہلے سے طے ہوتا ہے مگر جو کتاب ہے پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یا خود ہمارا جو ذہن وہ خود کار کرتا ہے
جی بالکل بہت بڑھیا آپ نے کہا کتاب پڑھتے وقت ہمارا تسر تصور پرواز بھرنے لگتا ہے ہم کرداروں کے چہرے منظر اور ماحول کو اپنے ذہن میں خود تعمیر کرتے ہیں جس سے ہماری رج رمک صلاحیت بڑھتی ہے
چین
اور مجھے یہ بتائیے شخصیت اور الفاظ میں نکھار کے کچھ
تو خترما یہ ہاں یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کی گفتگو میں ایک خاص قسم کی لوچ تہذیب اور ایک نیا اچھا سا جو سلیقہ ہے وہ حالکہ دیکھنے کو ملتا ہے
بالکل بڑھیا ہے یہ محض اچھی کتابوں کی صحبت کا اثر ہے جب آپ عمدہ اور وزنی الفاظ پڑھتے تو آپ کی زبان خود بخود معاذ اور پر اشر ہو جاتی ہے
جی جی جی
اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے ہمیں
جی جی تو ہمیں مطلب آج سے اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی قسم کی ہمیںرو کتابوں کی شروعات کرنی چاہیے تو مطلب کتابیں جیسے کہ انے اور کہانیاں تاکہ ان پہ ہماری دلچسپی بنی رہے اور زبان یہ حیات بڑے لوگوں کی زندگی سے سیکھنے کے لیے ہمیں ملتا ہے اور تاریخ کی بات کریں جس میں گزرے ہوئے دور اور دنیا کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور خدا الہی کی کتابیں ہیں جس میں اپنی شخصیت کو جو ہم نکھار سکتے ہیں اور فلسفہ اور ادب جو کہ ہمیں سوچ کو گہرائی دینے میں مدد کرتی ہے
یعنی پہلے ہی دن بہت بڑھیا آپ نے بتایا مجھے پہلے ہی دن ہمیں بھاری برکم اور فلسفے کی کتابیں اٹھانے کی خطا نہیں کرنی چاہیے ورنہ اتاحک ہونے لگتی ہے
جی جی ہاں بالکل بالکل صحیح بتا صحیح بات کہی ہے کہ ہمیں باری بار کم کتابیں اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے نہیں تو ہمیں جو مطلب کیا ہے کہ است ہونے لگے گی اور اسے لوگ مطلب بتاتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ وہ جب کتابیں کھولتے ہیں تو وہ توجہ بھٹک جاتی ہے یا نیند آنے لگتی ہے
اوک یہ یہ بہت اچھی فر ہے کیونکہ ہمارا ذہن اب سوشل میڈیا کے چھوٹے فارمیٹ کا آدی ہو چکا ہے کیک جو ہم سوشل میڈیا چلے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوتے ہیں تو اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں توجہ مرکوب کرنے کے لیے کی تربیت کرنی پڑتی جس میں تھوڑا سا وقت تو لگ سکتا ہے
جی جی جی اور کچھ لوگوں کا کہن کہتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس وقتی نہیں رہتا
جی بالکل اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے بلکہ پراتمکتاؤ کا ہے اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کے اسکرین ٹائم میں سے صرف آدھا گھنٹہ ہی نکالے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے اور آپ مجھے یہ بتا کہ چھوٹیو مطلب اس کا ایک یہ ٹاپک ہے کہ اگر شروعات ہم چھوٹیے ہی کریں گے تو نتیجہ اس کا بعد میں بڑا ضرور ہوا
جی جی ج ہاں مطلب یہ کہنے کا ارھ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مطلب ہمیں شروعات کرنی چاہیے تبھی تو بڑی ہی تبدیلی میں ہو سکتا ہے میڈم تو تو کچھ مہینے میں اس کے سوچنے میں جاوے میں بہت بڑا فرق نظر آ سکتا ہے یعنی بنا ن کی گئی چھوٹی چھوٹی کوششیں آگے چل کر ایک اٹوٹ عادت اور کامیابی جو نظر آتی ہے تو میڈم جی جی جی تو میں آپ کو کچھ اسی پر دو لائن فرمانا چاہتا ہوں ایک کتاب ہے وہ کتاب ایک کو خجانہ ہے جسے نہ کوئی چرا سکتا ہے نہ چن سکتا ہے یہ وقت کے ساتھ ہی بڑھتا جاتا ہے
چلیے بہت بڑھیا میں اس بہت بڑھیا آپ نے کہا آج ہم نے تو نظریہ چلی دیکھے آج ہم نے جانا کہ نہیں اسکل کی طرح من تالا ایک قطب بھی ایک ایسی بنیادی اس اسکلس ہے جو انسان کی روح اور جو کو زندہ رکھتی ہے کتابیں انسان کی تنہائی کی سب سے مصلت ساتھی ہے یہ کبھی دگا نہیں دیتی اور نہ ہی کبھی آب کی راجداری کو آفشاں کرتی ہے
جی جی محترما پھر بات کرتے ہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا
جی بہت بڑھیا تھینک یو خدا حافظ اللہ حافظ آفس